ہاں
ہاں نہیں میں نے اسی ٹائم اٹھائی یہ خالی جوائنگ میں دکھا رہا تھا بس ہاں یے دکھا رہا تھا نہیں ہو رہا تھا پروسیسنگ میں ہی تھا
ہوتا ہے بیچ بیچ میں کوئی بات نہیں
جی اصل میں ہے نا آج بارش وغیرہ بھی تو اس وجہ سے نا مطلب یے اس وجہ سے شاید نیٹ ورک ایشو بھی آ رہا ہے
ہاں کوئی بات نہیں اور ہوتا ہے ابھی تو ٹائم ہے ابھی کہاں
اچھا ٹھیک
بس یے بارش
روٹیاں بناتے ہو گھر میں ہی اچھا ٹھیک
کون بنائے گا
مجھے اچھی لگتی ہے مگر میرے پاس ما ٹائم ہوتا تھا اب میں کبھی کبھی بناؤں گی کیونکی اب عادت رکھنی ہے نا ہو سکتا ہے کبھی کبھار بولیں گے سسرال میں بناؤ مجھے اب تھوڑی تو تھوڑی آنے لگی پہلے نہیں مجھے پتہ تھی کیسے کرنی ہوتی مجھے نہیں سیکھ
جی جی ہے نا الودگی وہاں پے
ہاں یہاں پے ہے نا مگر اس کے یہاں ہے آ دوسری یے
الا وہ آپ سے بات کرتے ہیں
ہاں
اچھا
اس کی یے ہے نا جیٹ ٹھانی جٹھانی ہے وہ چھوٹی والی اس کی یے ہے
اچھا
ہاں دیو رانی ہے ہاں چھوٹی وہ ہے اس سے بڑی تو اب نام پڑا ہے چھوٹی تو اور اس کی ننند
وہ بھی گھر پے ہی ہے
وہ گھر پے ہی ہے اس کے ساتھ بھائی ایک ہے وہ اس نے نیچے والا پورا اسٹور یے اسٹور رکھا ہے اپنے پاس نہ نیچے والا فلور جو ہے وہ اپنے انڈر رکھا ہے
مطلب وہ اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے
اس کی شادی ہوئی ہے اس کا ڈیورس ہو گیا پھر دوسری جگہ کی اس کو شادی وہاں پے وہاں پے بھی نہیں وہ نہیں بیٹھے گی کہیں وہ ہے دوسرے ٹائپ کی وہ نخرے کرتی ہے اس کو اس کو چیلنج کرنا آتا ہے وہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کرتی کسی کا کو یہی صحیح چیلنج کرنی آتی ہے مطلب وہ وہ حکم چلاتی ہے وہ حکم کسی کا نہیں مانتی ہے کو ایٹیٹیوڈ ہے ہمم اس کا وہ دوسرا ہسبینڈ گزر گیا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہمم
اب بھائی کے سوا بچہ ہے کوئی اس کا
نہیں کوئی نہیں
کیوں
وہ بنداس ہے اس کو کیا غم ہے اس سے اپنی زندگی ایسے ہی بنداسی ہو کے نکالی اس کو کوئی یہ نہیں ہے
اچھا تب تو وہ نو رین کو بہت پیار کرتی ہوگی
نورین کو کرتی ہے بہت پیار اور اس کی یہ دیو رانی کو بھی ہے نا دو بچے دیدی کے اس کو دو بیٹے ہیں مگر نورین کو بوا بہت پیار کرتی ہے وہ بس صحیح ہے وہ بہت یار کرتی ہے اس کو
وہی نا
جی
آج کیسی ہوئی ہے نورین زرا مجھے پک سینڈ کرو
میں دکھاؤں گی بعد میں میں لائیو فوٹو گراف اٹھاؤں گی وہی بھیجوں گی نورین بہت کمزور ہے پوچھو ہی مت اس نے ہمیں دماغ کھایا یہ کچھ نہیں کھاتی ہے اتنی تیز ہے خدایا اتنی تیز ہے پوچھوئی مت کھانے پینا یہ پورا مطلب دیدی دیدی کو چلانا پڑتا ہے دی دی وہ نا گلے میں سویلنگ اب اس کو سرجری ہے اس کو میں نے بولا نا پرسو وہ نوار نکلا ہے تو نور احمد نورین مت کھاتی اس کو بار بار بولنا پڑتا اٹھ نورین کھاؤ کھاو یہ صرف فون ان فون نے نا دربدر کی ہے امم فون بھی ہے نا خراب چیز یہ انسان کو کرتی ا در چھوٹے بچوں کو دینا ہی
سو فیصد بچے کو نہیں دینا چاہیے بالکل
اس سے بڑے بھی خراب ہو گئے تو چھوٹوں کی بات
بات ھی نہیں ہے ہاں یہ بات تو ہے یہ بات یہ چیز تھا ہمیں اعتدال میں یوز کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے وہ اٹھا یا اس کا غلط فایدہ
بہت زیادہ سچ میں ان اور ہمیشہ آہ اور ہمیشہ حد میں حد میں چلانا چاہیے خود بھی مطلب حد ہوتی ہے فون کی بھی یوز اس کی
نہیں ہوں میں اپنے کام کے ساتھ بزی ہوتی ہوں
امم مجھے تھا نا اصل میں مجھے یہ تھا
ہ
میں دیکھتی تھی پہلے بہت زیادہ انسٹا وغیرہ ریلز وہ یہ مجھے گردن میں آتے ہے ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے مجھے گردن میں بھی ڈسک ہے مجھے بیچ میں اتنا پین ہوتا ہے مجھے پھر ڈاکٹر نے نا
اچھا
میں گئی نا ڈاکٹر امتیاز کے پاس بٹ معلوم اس نے بولا اگر آپ فون رکھتی ہو نا آپ اسٹریٹ میں رکھا کرو آپ جھوکایا مت کرو گردن اب سیدھے اسٹریٹ میں رکھا کرو ایسے جیسے دیکھنا ہے ہوں
وہی بات ہے
اس نے مجھے بہت پرہیز رکھا اب وہی ٹینشن مجھے کھا رہی ہے نا اندر سے میں بول رہی ہوں کہ دیکھو اب چلتا ہے انسان کو ا اپنے میکے میں سب کچھ چلتا ہے ہے نا بیٹھنا بھی وہ بھی یہ بھی لیٹ یا جلدی کام کرے تو چل جا مگر سسرال میں ایک ایک چیز یہ ہے نا کہ اٹھنا پڑتا ہے صبح سویرے وہ یہ نہیں چلتا اگر انسان بیمار بھی ہوگا پھر بھی نہیں نا چلتا ہے
نہیں کہاں سے چلتا ہے اس لیے نہ پہلے اپنا علاج ہی کروا لو
ضروری میں سوچ رہی ہوں کچھ ٹائم کے بعد میں ہیا ہاسپٹل جاؤں گی وہاں پہ تھیراپی دیتے ہیں وہ فزیوتھراپیسٹ فزیوتھراپی دی تی میں نے سنا اس سے کمر کھل جاتے ہیں ہاں اس سے فرق پڑتی ہے بہت اسٹیم کچھ دلواؤں گی تھوڑا سا فرق کمر میں ہے نا ڈسک مجھے ہاں
اب کراؤ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا
ہاں ورنہ کیا
یہ بات
چلو عشاء ہو چلو سکرں میں نے سنا پانی چڑھا ہے بہت
ہماریے یہاں سے نہیں
اچھا آپکے یہاں سے نہیں
نہ
اللہ رحم کرے ہر جگہ میں نے صبح انسٹا پہ دیکھ ایک ا ایک نا ایک پاپا اس نے وہ سوئمنگ پول ہوتا نا بچوں کا اس نے وہ ڈالا ہے اپنے آنگن میں
میں ڈاؤن
ہاں اس وہ آنگن میں ڈالا آنگن میں اتنا پانی ہے نا وہ تیر رہا ہے اس میں
اور کیا میں نے بھی دیکھا وہ وہ تو پ ہوا میں ہے وہ تو ہاں یہاں خیام میں ہے نمیں کہتی ہوں وہ خیام میں ہے
سچ میں
ہاں اور کیا یہ ڈرینیج سسٹم فیل ہے وہاں پہ
سارا یہ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہی فیل ہے
ہاں اور کیا یہ سب فیل ہے اور سناؤ آپ
کیا مودی نے تفریح کا ہی اٹھایا
چلو کوئی بات نہیں ہوگا ٹھیک خود
ہوں
آج کیا پکایا آپ
آج ابھی کچھ نہیں بول رہی تھی دیدی مجھے آپ ہی پکاؤ ٹماٹر ہو بینگن اس نے چکن لایا جیجو نے میں نے اس کو بولا مت پکا آج ہے تھوڑا سا سون اس میں ب چاہے تھوڑی سی یہ سبزی آپ ایک کام کرو آپ ٹماٹر اور یہ بینگن پکاؤ آج ماما کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے بولا وہی پکائیں گے کل چکن پکائیں گے پھر بولا ٹھیک اب مجھے دیدی کی ہیلپ کرنی ہے
اہ
ہیلپ ان دا سینس مجھے ہیلپ ان دا سینس مجھے مجھے ہی پکانا ہے
چکن بولز بنانا پھر
ہاں بہت اچھی ہوتی ہے نا وہ اس کو مزہ آتا ہے
تو اتنا مزہ تھا جوسی ہوتی ہے وہ
ہمم اور نکلتی بھی بہت ساری ہے ایک چ کن کو اگر اگر حساب حساب مانے گے تو مجھے لگتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے ویسے چکن میں کچھ نہیں نکلتا ہے ایک ایک پیس آتا ہے گن کے ہوتے ہیں پیس ایسے اگر بنائیں گے نا وہ تو اس میں بہت زیادہ بر
اگر کام کرے کہ نا تم لوگ گھر پہ بناؤ گے تم لوگ کو پانچ چھ دن کھانا ہی نہیں پکانہ ہے
ہاں سچ میں اور دوسری بات اور دوسری بات یہ اس میں اس میں برکت نکلتی ہے اور مزہ بھی ہوتا ہے ہمم تھوڑی محنت لگ تی ہے اور وہ ہے نا پیاز ویاز بھی مکس کرنا پڑتا ہے نا اس کو
ہاں ارے گرائنڈر ہے نا گرائنڈر میں چلاؤ
کھالی گرائنڈر نہیں ہے ہمیں ہمیں وہ جوسر مکسر گرائنڈر وہ تھری ون ہوتا ہے نا جگ والا جگ جیسا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا وہ مسالوں کو پیسنے والا وہ ہے ہ
میں ہاتھ سے کوٹ رہی تھی میں ہاتھ سے کوٹ رہی تھی لیکن اب گرائنڈر دوسرا لایا ہے وہ بہت تیز ہے
اچھا ٹھیک
تو اپ اسی سے کرتے باقی ہمیں دو تین اور بینڈرس تھے لیکن جو ہم نے لاسٹ میں لایا وہ بھابی نے لایا مطلب ایسی ملا تھا بازار میں تو اس نے لایا گھر کے لیے اچھا بہت ہی زیادہ اچھا ہے وہ اور وہ گیارینٹی اس نے لال چوک سے خریدا تھا
اچھا
ہاں لیکن اس میں لگتا ہے بہت کم ٹائم آپ نے اور میں نے بات کی چکن
ہاں مگر اس میں مت زیادہ وہ مہین جیسا ہوتا ہے زیادہ مت
خود تک ہے نا دیکھ رہے ہیں نا کتنا کیا رکھنا ہے
اچھا ٹھیک
مجھے ابھی ہاں ہاں
باریک نہیں کرنا چاہیے وہ نا در درا ہی رہنا چاہیے جی
دیکھو ٹائم کا پتا ہی نہیں چلتا ہے ہےنہ ٹائم ہو گیا ابھی ہوں ابھی کیا ہو جائے گا نا ابھی سو جائیں گے اب بعد میں کریں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بھی بہت نیند آنے لگی ہے میں بھی تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کرتے پھر بعد میں کریں گے
ٹھیک ہےھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ